ولیکم جان ٹھیک ہو اچے سے ہو لوڈ میں تو کھانا کھا کے ٹھیک ہے میر ویٹ کرنا پ رہا تو کھانا کھاؤ کے ہاں پڑی رہی ہے نا میں ن وہ پڑھ کے پیش پش بھی ہلو ہیلو کرنا میں بھی کروں گا بیچ بیچ میں ہلو ہلو اور بھی کرناٹک ٹھیک ہے آپ کا کھانا ہو گیا
نہیں ابھی نہیں
اب نہیں کھیا آپ نے کھانا ناں
نہیں ابھی نہیں ابھی
اچھاچ اچھا ٹھیک ہے یہ دانش کو بھی ساتھ دینا پھر گھومنے
ناھی
ہاں رکھ ایسے ہول و کھانا پہلے ہو کا ب ہاں کیا کر رہا
بڑا اچھا
س ج آنی فم فارم کر س ے دان
سم ب ہلو ہ ج ہر ہلو
تا کیا پرتا بہ س بات ہاں ب چلا ج دھا ت
نوڑ
میش گمیش نم
پ جا بول پچ ہئیا ہاں
ا
ج تو کیش اچا ج سل جنا ہو دنچ ہو تھا ہو س کیا شور س مےلو ج
اچھا
چنا
ہلو ہوں نہیں و ج
چ
می
بھائی سار والے بس صب
ہلو ساں جی کہاں پہ ہو
اں
ا ج ہوں ہلو
اور تو ہ ہ
ہلو